کون
و سلام ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک
ہاں الحمد للہ سبھی ٹھیک آج ہم ایک بہت خوبصورت رشتے کے بارے میں بات کریں کرتے ہیں اور وہ ہے بائی کی محبت
بالکل اچھے ہے ب یہ بہت اچھا پس ہم بات کر رہے ہیں باہ بائے ا دنیا میں ہر رشتہ اپنی جگہ قیمتی ہوتا ہے لیکن بھائی کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے اس میں محبت حفاظت فکر اور بھروسہ سب کچھ شامل ہوتا ہے
تمہارے خیال میں ایک اچھے بائی کی سب سے بڑی پہچان کیا ہوتی ہے
میرے خیال میں اچھا بھائی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کی عزت کرے اپنی بہن اور بھائیوں کا خیال رکھیں اور مشکل وقت میں ان کا ا سہارا بنے
اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اپنی بہن کی بہت فکر کرتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے اور وہ فکر صرف الفاظوں تک محدود نہیں ہوتی وہ اس کی خوشی تعلیم صحت اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچتا ہے
کبھی کبھی بھائی سختی بھی کرتا ہے
اگر وہ سختی بھ بھلائی اور حفاظت کے لیے کرے تو اس کے پیچھے بھی محبت ہی ہوتی ہے ہاں سختی ہمیشہ نرمی اور عزت کے ساتھ ہونی چاہیے
ہاں بچپن کی یادیں بی بھائی کے ساتھ بہت پیاری ہوتی ہے
بالکل ساتھ کھیلنا اسکول جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا زندگی بھر یاد رہتا ہے
اگر بھائی کسی مشکل میں ہو تو بہن کو کیا کرنا چاہیے
اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور جتنی مدد ہو سکے اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینا چاہیے
اور اگر بہن پریشان ہو
تو بھائی کو اس کی بات دھیان سے سننی چاہیے اس کی ہمت باندھنی چاہیے اور اسے کبھی تنہا محسوس نہیں ہونا دینا چاہیے
کیا صرف خون کا رشتہ ہی محبت کی بنیا بنیاد ہوتا ہے
نہیں اصل بنیاد اچھا رویہ عزت بھروسہ اور ایک دوسرے کی قدر کرنا ہوتا ہے
آج کل مصروف زندگی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو کم وقت دے پاتے ہیں
ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالے چھوٹی سی بات چیت بھی رش تے مضبوط بناتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ بھائی کی ہمت سے گھر میں سکون رہتا ہے
اور بہن کی دعاؤں سے گھر میں برکت اور خوشیاں آتی ہے
ناراضگی اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے
تکبر چھوڑ کر بہ پہل کرنی چاہیے معافی اور محبت رشتوں کو اور مضبوط بنا دیتی ہے
اللہ ہر بھائی کو اپنی بہن کا سہارا بنائے
امین اور ہر بہن کو اپنے بھائی کے لیے رحمت اور خوشی کا سبب بنائیں
بالکل امین امین
مطلب کے گفتگو کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بائی کا رشتہ واقعی بہت انمول ہوتا ہے
یہ وہ رشتہ ہے جو بچپن سے لے کر زندگی کا زندگی کہ ہر ایک موڑ کا تک ساتھ نبھاتا ہے
مھ لگتا ہے کہ ایک اچھا بھائی صرف اپنی بہن کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اسے سپنوں کی ا بھی قدر کرتا ہے
بالکل بچپن میں بھائی اور بہن اکثر لڑتے رہتے ہیں
جو بھائی اپنی بہن کو کو تعلیم حاصل کرنے اور آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے وہ اس کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن ان کی ناراضگی زیادہ دیر تک نہیں چلتی محبت گلے شکوے مٹا دیتی ہے
بالکل اب کدھر ہو کبھی کبھی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بھی رشتوں کو بہتر بنا دیتی ہے
اور کبھی صرف ایک پیارا سا جملہ دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے
آج کل موبائل کی وجہ سے لوگ ایک ہی گھر میں رہ کر بھی کم بات کرتے ہیں
اسی لیے ضروری ہے کہ روز کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ گزار جائے
بھائی کو اپنی بہن کی بات دھیان سے سننی چاہیے
اور بہن کو بھی اپنی بائی کی عزت اور احترام کرنا چاہیے
عزت کے بغیر کوئی بھی رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا
بالکل محبت اور عزت ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہے
اگر بھائی کسی مشکل سے گزر رہا ہو تو
بہن کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اس کا حوصلہ بڑھانا چاہے اور اس پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے
اور اگر بہن اداس ہو
بھائی کو اس کو سہارا بننا چاہیے اس کی پریشانی دور کرنی چاہیے
مجھے لگتا ہے کہ گھر کی اصلی خوشی رشتوں کی مضبوطی میں ہوتی ہے
بالکل اگر گھر میں پیار ہو تو چھوٹا سا گھر بھی جنت جیسا لگتا ہے
بھائی کی کامیابی پر بہن کو فخر ہوتا ہے
اور بہن کی خوشی بائی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہے
ہر بھائی کو اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے
اور ہر بہن کو اپنے بھائی کی عزت اور دعاؤں کا خیال رکھنا چاہیے
زندگی میں کتنی بھی مصروفیت آئی جائے رش توں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے
کیونکہ وقت گزر جاتا ہے لیکن پیار سے گزرے ہوئے لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ اچھا بھائی وہ ہوتا ہے جو صرف عید یا خاص دن نہیں ہر دن اپنے گھر والوں کی خیریت پوچھے
اور اچھی بہن وہ ہوتی ہے جو ہر حال میں اپنے بھائی کی عزت کرے اور اس کی کامیابی کی دعا کرے
اللہ ہر بھائی کو اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھانے کی توفیق دے
اور ہر بہن کے دل میں اپنے بھائی کے لیے محبت اور دعا ہمیشہ زندہ رکھے
آمین آمین
آمین اللہ حر کو محبت محبت سے بھر دے
آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے اچھے سے
میں نے بولا اللہ ہر گھر کو محبت سکون اور برکت سے بہتر بنا بنا ۓ
آ مین آ مین
ہاں آپ کو پتا ہے ہمارے میرے اور میرے بھائی کے بیچ میں کتنا جھگڑا ہوتا ہے
یہ سب کے گھر میں میرے ب بڑے بھائی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے میری پہلے تو ہوتی تھی مگر اب نہیں ہوتی مگر میرا چھوٹا بھائی اور میں ہم روز لڑتے ہیں
میرا ایک بھائی بہت چھوٹا ہے وہ پڑھتا ہے فرسٹ سیکنڈ کلاس میں اور دوسر ا پر ہاں وہ چھوٹا اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ میرے ساتھ کرتا ہے
ہاں تم اس کے ساتھ نہیں کرتی ہوگی کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے نا
ہاں لیکن مجھے بھائی بڑے بھائی سے وہ بھی مجھ سے چھوٹا ہے میں گھر پہ سب سے بڑی ہوں لیکن جو بڑا بھائی ہے اس اس کے سات میرا بہت جھگڑا ہوتا ہے
میرا بھی بہت جھگڑا ہوتا ہمارے پیسوں پہ بہت جھگڑے ہوتے ہیں میرے بھائی اور
ایک بات بتاؤ بھائی اور بہن کے رشتے کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہوتی ہے
میرے خیال میں اس رشتے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں محبت کے ساتھ خلوص اور جذبہ ہوتا ہے
صحیح کہا بھائی اکثر اپنی بہن کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات بھی قربان کر دیتا ہے
اور بہن بھی اپنے بھائی کی کامیابی دیکھ کر دل سے خوش ہوتی ہے
بچپن کی یادیں بھی اس رشتے کو اور حسین بنا دیتی ہیں
ہاں ایک رشتہ کھیلنا ہنسنا اور شرارتیں کرنا زندگی بھر یاد رہتا ہے
جب بھائی گھر سے دور چلا جائے تو گھر کچھ سونا سونا لگتا ہے
اور جب بہن کی رخصتی ہوتی ہے تو بھائی کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہے
اسی لیے ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ گزرا ہوا وقت دوبارہ واپس نہیں آتا ہے
آج کل لوگ رشتے سے زیادہ موبائل کو وقت دیتے ہیں
اس عادت کو بدلنا چاہیے اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے
ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے
بالکل ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور غصے کی جگہ نرمی سے بات کرنا چاہیے
اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو
تو بیٹھ کر سکون سے بات کرنی چاہیے ناراضگی کو لمبا نہیں کرنا چاہیے
معافی مانگنا کمزوری نہیں ہوتی
بلکہ معافی دینا اور معاف کر دینا ہی مضبوط ا رشتوں کی نشانی ہے
بالکل عنقریب اور ہر بہن کو بھی اپنے بھائی کی عزت اور فکر کرنی چاہیے
بالکل ا دعا بھی دعا بھی رشتوں کو مضبوط بناتی ہے ہاں دل سے کی گئی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی
اللہ سے ہم ہمیشہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے
اور ان کی صحت خوشی اور کامیابی کی دعا مانگنی چاہیے
محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اچھے رویے اور اچھے اخلاق سے ظاہر ہوتی ہے
چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی گھر کا ماحول خوشگوار بنا دیتی ہے جیسے ایک ساتھ کھانا چائے پینا یا تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کرنا
یہ لمحہ بعد میں خوبصورت یادیں بن جاتی ہے اسی لیے ہمیں اپنے رشتوں کو وقت کھ دینا چاہیے
جو بائے اپنی بہن کی عزت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور جو بہن اپنے بھائی کے لیے دعا کرتی ہے اس کی دعا بھی اللہ کے نزدیک قیمتی ہوتی ہے
ہر گھر میں محبت اور ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے کیونکہ اسی سے گھر سکون اور برکت کا مرکز بنتا ہے
اللہ ہر بھائی کو اپنی بہن کا سہارا بنائے
اور ہر بہن کو اپنے بھائی کے لیے رحمت اور خوشی کا سبب بنائے
امین کبھی کبھی جب بھر گھر سے باہر جاتا ہے تو اس دن کی مطلب اہمیت پتہ چلتی ہے کہ مطلب ان کی یاد آتی ہے ایسے تو نہیں لگتا ہے کہ جب وہ گھر میں پریزینٹ ہوتے ہیں لیکن جب وہ کہیں باہر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گھر ھم سونا سونا سا لگتا ہے
بالکل ہمارے گھر میں بھی میرا بھائی جب کہیں جاتا ہے دوستوں کس تو لگتا ہے کہ گھر سونا ہو گیا ہے مزہ ہی نہیں آتا ہے ان کے بغیر
بالکل صحیح کہا آپ نے
بہن کے لیے تو ایک بھائی ایک سہارا ہوتا ہے ان کے بغیر تو مطلب ابھ لڑ لڑکی کچھ بھی کر سک تی ہے مگر پھر بھی بہن کے لیے ایک بھائی ہونا بہت ضروری ہے
یہ بہت ضروری ہے
بھائی اور بہن کے درمیان بھروسہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے
صحیح کہا آپ نے اللہ ہمیشہ اس م رشتے کو
ہاں مطلب اس رشتے کو مضبوط کے ساتھ ہمیں مطلب اپ نی ذمہ داریاں نبھانی ہیں ان کا خیال رکھ اپنے اور ان کو ہمارا خیال رکھنا ہے
بالکل چلو میں آپ کو کرتی ہوں فون ٹھیک ہے
اچھا اچھا اوکے اللہ حافظ